ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام عح جان
جی بھائی جان ٹھیک ہو
ہاں بائی جان ٹیک ہے بتائیےپ ٹھیک ہے
بس شکر اللہ کا اور اسنا گھر میں سب ٹھیک ہے یار دوست ٹھیک ہے
جی بھائی جان آاں بتائیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
شگر اللہ وا کاا
امی ابو
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
جی بھائی جان اور بتائیے آپ ک ادھر موسم کسا ہو رہا ہے بھائی جان
بس موسم ابھی ٹھیک ہے
جی بھائی جان ہمارے ادھر تھوڑا بارش ہی سا موسم رہا ہے لیکن گرمی کچھ زیادہ ہی ہے
جی کبھی کبھار یہاں پہ بھی گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے کبھی بارش ہو رہی ہے موسم کا کچھ پت ہی نہیں چل رہا ہے
جی بھائی جان تو وائیدہان میں آپ سے ایک سوال پوچنا چاہتا ہوں ہمیں آن لائن شاپنگ کرنی چاہیے یا پھر آف لائن
ہمیں آف لائن شاپنگ ہی کرنی چاہیے
جی بالکل بھائی جان بے شک آپ نے صحی بولا بھائی جان بالکل
کیونکہ آن لائن میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے جو ہم آن لائن پہ دیکھ رہے ہیں نا جیسے کہ آج کل کی ایپلیکیشن بہت ہے آج ایلیکیشن جن پہ ہم آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں جب ہم ان کو اوپن کر رہے ہیں کوئی بھی فروٹ ہمیں اگر چ چاہیے ہم اس پہ سرچ کر رہے ہیں جو وہاں پہ وہ دکھا رہے جیسی مطلب اس کی پکچر آتی ہے نا ہم پکچر دیکھ کے بول رہے ہیں کہ ہاں یہ سب سے بڑھیا ہوگا اس کا کلر بھی ٹھیک ہے اور جب بیو میں اس کو دیکھ پری نام اس پہے اس کی جو ڈیٹیل دی ہوتی ہے نا یہ کیسا ہے فیبرک کیا ہے یا کوئی اور آئٹم اگر لیں گے ہم تو جب ہم اس کو آرڈر کر رہے جب وہ ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے نا تو جب ہم اس کو اوپ اپن کر رہے جو ہم نے آرڈر کیا ہو تھا ہے پہلی بار اس میں اگر وہ ہوگا بھی
تو جو ہم نے دیکھ جیسے پکچر پہ مطلب امیج ہوتی ہے نا
ہوں
تو ریئل میں پھر وہ ہمیں نہیں ہوتا ہے کیونکہ ریئل میں کچھ اور ہی ملتا ہے ہمیں
جی بالکل بھائی جان بالکل
یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو رہا ہے کیونکہ میرے سھ بھی بہت ہو گیا یہ کیونکہ میں بھی پہلے آن لائن ہی کر رہا تھا جو آئٹم میں منگا رہا تھا جب میرے پاس سہچ جاتا تھا وہ تو جب میں کرتا تھا اس میں اس کو اس میں وہ چیز ہوتا ہی نہیں تھا جو میں آرڈر کر لیتا تھا
یہ بھائی جان بالکل آپ آپ دیکھا ہوا بھائی جان ایسے فرڈ بہت زیاد ہو رہاے آن لائن چیزیں شاپنگ کرتے ہم کچھ منگاتے ہیں لیکن کچھ اور چیز کچھ اور مسئل کھڑا ہوتا ہے کچھ اور چیز آتا آ جاتی ہے تم اس کے انترگت کچھ نہیں کر سکتے ہو بھائی
بالکل بھائی جان اور دوسری بات یہ بھی ہے نا اس اس میں کہ اس میں کیا کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم آرڈر کر رہے ہیں کیا آپ مانو آپ کو اگر دس دن کے بعد آڈر ضرورت ہے آپ نے ابھی آرڈر کیا وہ وہاں پہ ٹائم دکھا رہا ہے کچھ پانچ دن ٹو سیون ڈیز
وہاں پہ شو کر رہا ہے پھر جب ہم اس پہ ٹائم دیکھ رہے ہیں ہم بول رہے کہ ہاں یہ اس ٹائم میں آئے گا
تو جب ہم آرڈر کر رہے تو ہم اس پھر اس دن کا ویٹ کر رہے ہیں جب وہ دن مطلب آتا ہے تو اس ٹائم ہمیں آرڈر ہی نہیں ملتا ہے
بالکل بائی جان بالکل
پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو اگر اب وہ آ گئے پھر اگر اس کو بولیں گے وہ بول رہے کہ اس کو کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی تھی یا راستہ راستے میں کچھ وہ یہ ہو گیا کچھ نہ کچشو دیتے ہیں وہ لوگ جس کی وجہ سے پھر مطلب وہ بھی دقت ہی ہو رہی ہے ہمیں
بالکل بائی تو بائی جان میں آپ کو بتاوں آن لن شاپنگنے میں ہمارا بہتیادہ نقص ہو ہے کیونکہ ہمیں اس کی اس چیز کی کوالٹی کا پتا نہیں رہتا وہ کیسی ہے کتتی ہے اچھی ہے بری ہے اور جب اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے سات دن کی اگر آپ سات دن تک اس کو چلاؤ ریٹرن بھی کر سکتے ہو لیکن سات دن بد میں آپ کو کوئی کچھ فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ چیز خراب ہو جائے گی کچھ بھی ہو جائے گا تو آپ اس کو ریٹرن نہیں کر سکتے انڈر آپ اس کو سات دن کے انڈر ہی ہی ریٹرن کر سکتے ہو اگر سات دن کے بعد میں اس چیز میں اس چیز کو کچھ خرابی ہوتی ہے آپ اسس کو بالکل ریٹرن نہیں کر سکتے اور آف لائن چیز میں کیا ہوتا ہے بھائی جان آ نے کوئی اسمارٹ موبائل لیا کچھ بھی چیز لی تو اس کے انترگت آپ کو بارہ مہینے چھ مہینے کی گارنٹی ملتی ہے تو آپ کے پاس ایک پروف ہوتا ہے وہ بل دیتے ہیں ساتھ میں تو بل سے آپ کیا کیا کر سکتے ہو کہ اس کو رٹرن اس کو دے بھی سکتے ہو واپسی بھی کر سکتے ہو اس کی جگہ پہ آپ کوئی اس اگر آپ نے اسمارٹ موبائل ہے اس میں کچھ پروابلم ہے تو اس کی جگہ پر آپ اس وہ دوسرا موبائل لے سکتے ہو بالکل آپ کو کوئی چارج نہیں لگے گا اور اس میں انترگت کیا ہوتا ہے آن لائن چیزوں کے انترگت ایک تو آپ جو چیز لے رہے ہو اگر اس کو ریٹرن کرواؤ گے تو اس ڈیلیوری بوائے کو آپ کو پیسے دینے ہوں گے اور جو چیز ہم منگواتے ہیں تو وہ ایزیکٹ اپنے لوکیشن پر نہیں آتی اپن کو وہاں پر جانا پڑتا ہے اپنا کرایہ لگا کر کے تو اس میں کیا اپ کو زیادہ خرچہ بھی ہوتا ہے چیز بھی اچھی نہیں ہوتی ہے یہ بس ایک فائدہ رہتا ہے ہمارا ٹائم زیادہ خراب نہیں ہوتا اس کے انترگت اپن کو ٹائم بچ جاتا ہے لیکن میرا ماننا تو یہ ہے آن لائن شاپنگ کرنا بہت ہی کم کرے آن لائن شاپنگ ک کب کی جاتی ہے جب آپ گھر کی ڈیزائنگ پر دے کچھ ایسی چیزیں منگا رہے ہو جس سے کہ خراب ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تب تو آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہو کیونکہ ان میں زیادہ فدہ زیادہ نقصان نہیں ہوگا آپ کا وہ چیزیں زیادہ خراب نہیں ہوگی
جی بالکل صحیح بجے
اگر آف لائن چیزوں میں آپ کچھ بھی لوگے تو آپ اس کو ریٹرن بھی کر سکتے ہو واپسی بھی کر سکتے ہو اور وہ چیز چلے گی بھی صحیح کیونکہ آپ کو پتا ہوگا اس کی کوالٹی کے بارے میں اس کے بارے میں جب آپ اس کے سامنے اس کو چیک کرو گے اور آن لائن چیزوں میں کیا ہوتا ہے ڈلیوری بوائے آپ کو صرف اور صرف پانچ دس سیکنڈ کا ٹائم دیتا ہے وہ اپنے پیسے لے کر کے چلا جاتا ہے کئی بار تو کیا ہوتا ہے بھائی جان کوئی فرضی لنک ہوتی ہے جس کے انترگت بولا جات ہے میں آپ کو پچاس پرسینٹ میں یہ چیز دوں گا اب مان لیجیے آپ کوئی پچس ہزار کی چیزیں پچیس ہار میں مل رہی ہے تو آپ سوچیں گے میرا فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس کے انترگت آپ پیسے پے بھی کر دیتے ہو تو پھر اگر آپ کو چیز نہیں ملتی ہے تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے نہ نہ تو آپ کے پاس اس کا کوئی پروف رہے گا
جی بالکل صحیح بھائی جان
جی بالکل
اب کیا کہ آف لائن میں یہ بھی ہے نا کہ دیکھو اگر ہم آف لائن شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا
ہاں بالکل بھائی
یہاں پہ جو چیز ہمیں مطلب لینا ہے آپ مانو کہ ہمیں کپڑے لینے ہیں آف لائن آف لائن میں یہ ہے کہ ہم جب اس کو سائز بول رہے ہیں نا جب وہ سائز دے گا ہمیں ہم وہاں اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں یہ مجھے فٹ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا وہاں بھی پتا چلے گا ہمیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کہ جب آف لائن میں کوئی اب دکاندار بولے گا کہ اس میں گارنٹی ہے یا اس میں وارنٹی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں
مطلب ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد بھی لگے گا کہ ہاں اس کا کلر چینج ہوگا یا کچھ اور پرابلم ہے اس میں تو ہم سیدھے جا سکتے اس دکاندار کے پاس آپ نے یہ لیا تھا یہاں سے اس کو یہ پروابلم ہو گئی ہے اس کا کلر چینج ہو گیا تو مطلب اس کا پروف ہے ہمارے پاس اور ہمیں یہ خود یہ پتہ ہے ہم نے کہاں سے لایا ہے یہ
اور آن لائن میں یہ مسئلہ ہے ہم اس کو واپس دے سکتے ہیں آن لائن میں یہ بھی پرابلم ہو رہی ہے کہ اس میں پہلے ہی جیسے کہ آپ نے بولا سات دن کا ریٹرن ہوتا ہے اب اگر اس پہ مطلب میں نے بہت آئٹم یہ بھی ایسے بھی دیکھے ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے اس پہ بھی آن لائن میں بھی اس کو ایک ہی ون ایئر کی وارنٹی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے وہ خریدی لیا آن لائن پہ اب اگر اس کو پانچ مہینے کے بعد کچھ ہو جائے گا
ہم وہ کسی کو دے نہیں سکتے ہم نہیں ان کو بول سکتے اس میں گارنٹی ہے اس کو ہم کس کو پکڑیں گے وہاں پہ
بالکل بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا کہ آف لائن چیز میں زیادہ وارنٹی ملتی ہے اور چلتے بھی اچھے ہیں تو اس کے انترگت اپن کوئی زیادہ دقت نہیں آتی اس کو اپن چلا بھی سکتے ہیں بالکل اگر آپ آن لائن چیزوں لوگے تو اس کے اندر سات دن کی سات دن کا ریٹرن رہتا ہے اگر سات دن بعد میں وہ چیز خرابی ہو جاتی ہے تو آپ اس ڈیلیوری بوائے کا اس جس جس جس ایپ سے آپ کو آپ نے اس چیز کو منگوایا اس کا کھ نہیں کر سکتے آپ نہ تو آپ ئی شکایت ہوگی نہ کچھ ہوا اگر شکایت بھی کرو گے تو آپ کے پاس کوئی پروف نہیں رہے گا آپ کے پاس پیمنٹ کرے گا تو پیمنٹ کے پروف میں کچھ کوئی چلاتا نہیں ہے آپ کو پتا ہوگا بھائی جان آج کل ایسے دیش میں بہت زیادہ دھوکا دڑی ہو رہی ہے جس سے کہ آپ کو آن لائن شاپنگ کی ایسیے ایسی چیزیں بتائی جاتی ہے اچھی اچھی کوالٹی کی جو چیزیں ب جات وہ اپنے پاس تو آتی نہیں ہے بلکہ ان کو ایکسچینج کر کے پتا نہیں کیا بیچ دیا جاتا ہے کچھ پتا نہیں رہے تپپن کو تو اس کے انترگت تپپن کو اگر آن لائن چزیں منگوات منگوانی ہے اپن کو تو اس کو اپنے رک پہ اپنے جوکم پہ منگوا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی پتا نہیں میرے کو پتا نہیں اس چیز میں کیا نکلے گا اس باکس میں کیا ہوگا اس میں کچھ بھی نکل سکتا ہے آپ نے اسمارٹ موبائل منگوایا تو کچھ اور چیز نکل گی اگر آپ ڈیلیوری بوائے کے سامنے اس چیز کو چیک کرو گی اگر آپ کوئی دقت لگتی ہے تو ریٹرن کر لے گا اگر آپ نے کسی سے بولا کہ ب میرا پارسل لے لینا اگر اس چیز میں دقت ہوتی ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے
دیکھو بھائی جی آن لائن میں یہ بھی ہو رہا ہے نا جو ہمارا ڈیلیور پارٹنر ہوتا ہے نا اس کو بھی پتا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ یہ فراڈ ہے اس میں کبھی کبھار وہ نہیں ہوتا اگر ہم اس کو بولتے ہیں نا پیمنٹ کرنے سے پہلے ہم اس کو کھولیں گے ہم دیکھیں گے پہلے اس میں وہی چیز ہے جو ہم نے منگایا پھر ہم پیمنٹ کر دیں گے وہ بھی نہیں مار رہے ہے وہ بول رہے ہے مجھے پیسے دے دو آ پھر آپ گھر جا کے اس کو دیکھو اس میں ہے کیا وہ بھی نہیں مار رہا میں میں نے بہت بار ایسے بھی دیکھا مانتے ہی نہیں ہے وہ بولے نہیں پہلے پیمنٹ کر دو پھر اس کو کھول دو کیونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بہت بار ایسے بھی ہوا آپ نے سوشل میڈیا ویڈیو بھی چڑھ دیا سوشل میڈیا پہ کہ ہم نے کسی نے فون منگایا ہوتا ہے اس میں کچھ اور ہی نکل رہا ہے کچرا کبھی کبار ڈبے میں ہوتا ہے
جی بے شک بھائی جانا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن چیزوں میں انترگت کچھ بھی نکل سکتا ہے آپ کو کچھ پتا نہیں دیتا لیکن آف لائن چیز میں کیا ہوتا اپن سامنے اس چیز کو دیکھیں گے اس کی کوالٹی کو چیک کریں گے اس کی اپنی اچھا سے کچھ چیز خرینے کی اب مان لیجیے آپ نے کوئی چیز منگوایا اگر وہ خراب نکل بھی گی تو آن لائن چیز میں کچھ نہیں کر سکتے سات دن کا ریٹرن ہوگا تو سات دن کے انترگت اگر آپ ریٹرن کرنا چاہتے ہو تو اس کے انترگت آپ کو اس ڈلیوری بوائے کا کرایہ بھی دا ہوگا خرچہ دینا پڑےا تو اس کے انترگت تو اپن کو بہت زیادہ ن نقصان لیکن آف لائن چیز میں کیا ہوتا ہے اگر اپن کوئی چیز پسند نہیں آتی تو اپن ڈائریکٹ اس کو چینج کروا سکتے ایکسچینج کرا سکتے ہیں اس کے انترگت آپ کو کچھ نہیں لگتا ڈی نہ تو ڈیلیوری بوائے کا کرایہ لگتا کچھ بھی نہیں لگتا
جی بالکل صحیح بات ہے
تو و جان آ سے بات کر کے بہت اچھا لگ پھر ملیں گےھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک خدافظ
خدافظ